تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم بھائی
وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہو
جی بڑھیا اللہ کا شکر ہے آپ سناؤ آپ کیسے ہو
میں بھی ٹھیک ہوں گھر پہ سبھی آپ کے ابو جان امی جان بھائی بہن سبھی ٹھیک ہے
جی جی بالکل آپ فرمائیے
میں بھی ٹھیک ہوں تو آپ کیا کر رہی تھی کچھ کھانا وانا یا چائے وائے پی لی
ہاں ہاں بالکل ابھی فار پے بیٹھے ہوں آپ بتائیے اور کیا چل رہا ہے
بس ایسے ہی میں آپ کو پتا ہے میری چھوٹی بہن کی شادی ہے تو اس کو بہت سارا سامان لانا تھا تو وہ بول رہی تھی کہ باہر جائیں گے یہ سامان لانا مجھے شادی ہے تو آپ کو تو پتا ہی ہے تو میں نے بولا وہاں آج کل تو بہت زیادہ گرمی ہے اور تھکان بھی بہت ہی زیادہ ہوتی ہے تو آپ ایک کام کرو آن لائن ہی شاپنگ کر لو میں آپ کو ایسے ہی فون دوں گا پھر جو چاہے من وہ لے لو ہے نا
جی جی جی
تو اب وہ دیکھ رہی ہے آن لائن ہی شاپنگ تو میں نے سوچا اب اس اسی پہ آپ سے بھی بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی جانکاری اسی پہ اگر آگی آئے گی
بالکل بالکل در سرماا آپ نے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج کے م معاشرے کے حساب سے جس حساب سے نا لوگ مشروف ہے اپنے اپنے کار میں ہر ایک چیز میں تو آن لائن شاپنگ کرنا ایک بہتر طریقہ ہے
ہاں آپ نے صحیح کہا تو اسی کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ کو کہہ دوں کہ آج میں آن لائین مطلب کہ آن لائن شاپنگ کے بارے میں مطلب کہ بات کریں گے ہم تو آج کے دور میں شاپنگ ہماری روزمرہ کی زندگی کا ایک ضروری حصہ ہے پہلے لوگ صرف بازار جا کر سامان خریدتے تھے لیکن اب انٹرنیٹ کی وجہ سے گھر بیٹھے شاپنگ کرنا بھی ممکن ہو گیا ہے دونوں طریقوں کے اپنے کچھ نقصانات اس لیے ہمیں مل سوچنا چاہی کہ کس وقت کون سا طریقہ چے تو ایک تو سب سے پہلا شاپنگ کی بات کرتی ہیں آن لائن شاپنگ کا مطلب ہے کہ ہم موبائل یا کمپیوٹر کی مدد سے انٹرنیٹ پر سامان دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں اور گھر بیٹھے آرڈر کر دیتے ہیں تو کچھ دنوں کے اندر وہ سامان ہمارے گھر تک پہنچ جاتا ہے تو تو آپ بتائیے اس کے بارے میں کچھ
اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم آن لائن کچھ سامان دیکھتے ہیں اس کو خریداری کرتے ہیں اس کو لیتے ہیں تو اس سے ہمیں جانکاری بھی حاصل ہوتی ہے ایک طریقے سے جس بھی پیسے ہم اس کو لے رہے ہیں ہمیں اس کے بارے میں جانکاری حاصل ہوتی ہے ہم آن لائن چیزوں کو کو چلانا سیکھتے ہیں کیوںہ پہلے کیا ہوتا تھا ہمیں پتا ہی نہ تھا پے ٹی ایم کیا ہے فون پے کیا ہے کیسے پیمنٹ کرنی ہے کہ ہمیں صرف اتنا پتا تھا سی او ڈی ہوتا ہے کیش دینا ہے اور اپنا سامان لینا ہے لیکن آج کل ہم گھر بیٹھے آن لائن پیمنٹ بھی کر سکتے ہیں ٹیکنالوجی کے ذریعے چیزیں گھر تک بھی آ رہی ہیں ہے نا تو اس سے ہمیں نا نئی نئی چیزیں سیکھنے کو ملتی ایک طریقے سے تجربہ ہوتا ہے
ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے تو اسی کے ساتھ سھ مطلب کہ آن لائن شاپنگ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مطلب کہ ہمیں بازار جانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی گھر بیٹھے آرام سے شاپنگ ہو جاتی ہے تو اس سے وقت بھی بچتا ہے اور محنت بھی کر کم ہوتی ہے تو اگر مطلب کہ باہر گرمی ہو ہو جیسے کہ آج تھی تو میں نے بہن کو ایسے ایسے بولا تو بارش ہو یا بہت رش ہو تب بھی ہم مطلب کہ آسانی سے شاپنگ کر سکتے ہیں آن لائن شاپنگ میں مطلب کہ ہمیں بہت ہی زیادہ چیزیں ایک ہی جگہ پر ملتی ہے ہم مختلف دکانوں کے دام آسانی سے مل سکتے ہیں اور جو چیز سستی ہو مطلب کہ اسے خرید سکتے ہیں اکثر آن لائن سیل اور ڈسکاؤنٹ بھی ملتے ہیں جیسے پیسے کی بچت ہوتی ہے ہے نا تو آپ فرمائی آپ فرمائیے
ہاں میرا بھی یہی ماننا ہے کہ اگر ہم آن لائن شاپنگ کرتے ہیں تو ہمیں ایک ہی وقت میں کم وہ کہتے ہیں نا ودن سیکنڈ کے اندر ہم مختلف طریقے کے کی چیزوں کے بارے میں جانکاری حاصل کرتے ہیں نئی نئی چیزیں ہمیں جاننے کو ملتی ہے اور کیا ہوتا ہے آف لائن میں ہمیں ایک سمے پہ ایک ہی شاپ پہ سارا سامان نہیں ملتا لیکن لیکن آن لائن اگر ہم پرچیز کرنے بیٹھے تو ہم کسی بھی ایپ پہ جا کے ترنت کچھ بھی پسند کر سکتے ہیں اور وہ گھر بیٹھے ہمارا ایک آدھ سیکنڈ میں ساری چیزیں آ جائیں گی جبک اگر ہم سامنے سے سامان کی خریداری کرنے جاتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے سب سے پہلے وقت کی اہمیت جو ہے ہمارا وقت لگے گا ہم ایک دکان سے دوسری دکان پہ جائیں گے دوسری سے تیسری پہ جائیں گے تیسری سے چوتھی پہ جائیں گے اس اس کے بعد بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہم پوری طریقے سے اپنا سامان خرید پائائے کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ جس سامان کی نیت سے آپ نکلے ہو وہ آپ کو ملے گا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ملا کیا پتا نہ ملا
ہاں ہاں بہن اسی کے ساتھ ساتھ آن لائن شاپنگ کے ایک اور فائدے یہ ہے کہ سامان کی معلومات اور دوسرے لوگوں کی رائے بھی دیکھنے کو ملتی ہے اس سے جس کو ہم ریویوز کہتے ہیں تو اس سے مطلب کہ فیس کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ چیز اچھی ہے یا نہیں تو لیکن آن لائن شاپنگ کے بھی کچھ نقصانات ہیں کبھی کبھی تصویر میں چیز اچھا اچھی لگتی ہے لیکن اصل میں ویسی نہیں ہوتی کبھی سائز غلط ہوتا ہے کبھی رنگ مختلف ہوتا ہے اور کبھی سامان خراب بھی نکلتا نکلتا ہے تو کبھی آڈر دیر سے ملتا ہے اور کبھی غلط سامان گھر آ جاتا ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ ان مطلب کہ انٹرنیٹ پر دھوکا بھی دیتے ہیں اسی لیے ہمیشہ مطلب کہ کہ بورسے ان ویب سائٹ سے شاپنگ کرنی چاہ اور بنا سوچے سمجھے پیسے نہیں دینے چاہے
جی جی اور میرا بھی کہنا یہی ہے کہ اگر آپ آن لائن کچھ بھی سامان کی خریداری کر رہے ہیں سب سے زیادہ احتیازی بڑھتے ہیں دھیان رکھیں جیز بھی آپ پیچ سے سامان خرید رہے ہیں وہ سیٹیسفائیڈ ہے اوریجنل ہے اور جو آپ اس پہ پیمنٹ کریں ڈائریکٹ آن لائن نہ کرے سامان پہلے اپنے تک آنے دیں اس کو دیکھیں فرکھیں سمجھیں جب آپ کو لگے وہ آپ کے مستقبل کے حساب سے آپ کا منافی چیز ہے آپ کو درست لگ رہی ہے تو ہی آپ اس کی پیمنٹ کریں ادروائز آپ اس کو واپس کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم نے پہلے ہی پیمنٹ کر دی اور چیز ہمیں پسند نہیں آ رہی تو اس میں کیا ہوتا ہے آپ کتنی بھی کوشش کر لیں آپ کا ریفنڈ نہیں ملتا طریقے سے آپ کو پریشان کیا جاتا ہے
ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے تو اب تو ہم نے مل کیا کہ آن لائن شاپنگ کی بہت ہی باتیں کر لییں اب تھوڑا آف لائن شاپنگ کی طرف دیکھتے ہیں اب بات کرتے ہیں آف لائن شاپنگ کی تو آف لائن شاپنگ کا مطلب ہے کہ ہم خود بازار یا دکان پر جا کر سامان خریدتے ہیں یہ طریقہ بہت ہی پرانا اور آج بھی بھول بھلا ہے تو آف لائن شاپنگ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم سامان کو اپنے آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں ہاتھ سے مطلب کہ چو سکتے ہیں اور اس کی مطلب کہ کوالٹی دیکھ سکتے ہیں اگر مطلب کہ کپڑے خرید رہے ہو تو مطلب کہ پرن کر دیتے ہیں مطلب کہ پہن کر دیکھ سکتے کر سکتے ہیں اور آف لائن شاپنگ میں اگر کوئی مسئلہ ہو تو فورا دکاندار سے بات کر سکتے ہیں تو اس سے ملک بھروسہ زیادہ ہوتا ہے کرنا فیصلہ کرنا آسان ہوتا ہے نا
بالکل بالکل بالکل بالکل پر اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ کہ اگر آپ آف لائن کوئی سامان خرید رہے ہیں سب سے زیادہ اگر ہم نے ایک شاپ سے سامان خریدا سب سے پہلے ہم نے وہاں بھروسہ منایا سامنے والے نے ہم پ بھروسہ تو چیز ہمیں نا اگر وہ صحی بھی نہیں رہے گا نا ہمیں بتایا کہ نہیں اس کے پاس اگر ہم سنکن ٹائم جائیں گے وہ واپس بھی کر لے گا چینج بھی کر کے دے گا ہمارے پیسے بھی ریٹرن دے گا کیونکہ آف لائن سامان خریداری کرنے میں نا سب سے زیادہ بھروسہ ہونا لازمی ہے اگر آپ کو کسٹمر پہ کسٹمر کو آپ کے اوپر بھروسہ ہے دکاندار کو آپ پہ بھروسہ ہے تو آپ کام اچھے سے کر سکتے ہو لیکن آپ سوچو گے کہ نہیں میں آف لائن شاپنگ کرنے تو جا رہا ہوں لیکن اگر مجھے چیز پسند نہیں بھی آتی ہے یا آپ بھی جاتی ہے تو میں نہیں لوں گا اس کا وقت ضائع کروں گا تو یہ بھی ایک غلط طریقہ ہے آپ اس کے وقت کی اہمیت کو سمجھیں اور وہ آپ وقت کی اہمیت کو سمجھے کی کہ آپ بھی وقت لگا کے جا رہے ہو وہ بھی وقت لگا کے آپ کچ چار چیزیں کھول کے دکھائے گا ایکسپلور کرائے گا تو آپ کا فرض بنتا ہے چیز وہ جو آپ لینے جا رہے ہیں اسی نیات سے جائیں اور وہ کام اپنا کریں
ہاں بالکل صحیح کاپنے تو بازار جانے کی ایک اور فائدہ یہ ہے کہ مطلب کہ گھر کےے افراد یا دوستن کے ساتھ مط کہ وقت گزارتے ہیں کہیں لوگوں کے لیے شاپنگ صرف ضرورت نہیں بلکہ ایک خوشی اور مطل ہوتی ہے تو لیکن آف لائن شاپنگ کے بھی کچھ نقصانات ہیں مطلب کہ بازار جانے میں وقت لگتا ہے سفر کا خرچہ بھی ہو ہے اور کبھی کبھی بہت زیادہ رش ہوتا ہے تو گرمی یا بارش میں شاپنگ کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو کبھی کیا
بکل بالکل
مطلب کہ پسند کی چیز نہیں ملتی اور پھر دوسری دکان جانا پڑتا اس طرح وقت اور محنت دونوں لگتی ہیں تو اگر ہم دونوں طریقوں کو ملبک مقابلہ کریں تو آن لائن شاپنگ وقت بچاتے ہے جبک آف لائن شاپنگ ہمیں چیز دکھا کر مطلب خریدنے کا سکون ملتا ہے تو آن لائن شاپنگ میں مطلب کہ زیادہ انتخاب ہوتا ہے یہ ف لان شاپنگ میں ک کا انداز فورا ہو جاتا ہے
ہاں اور آج کے معاشرے میں اتنا آن لائن کا انتخاب کیا گیا ہے کیونکہ آج کے زمانے میں کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ اپنا آدھا گھنٹہ بھی شاپ پہ جا کے دے سکیں ہر ایک انسان کوشش کرتا ہے کہ ہمیں کم سے کم وقت میں اچھی اچھی چیز مل جائے ہاں تو اس کی کوشش یہی رہتی ہم جائیں بھی نہیں ہماری اینرجی بھی برباد نہ ہو تیل بھی خرچ نہ ہو باہر نکلے سے بھی بچیں گے اور چیز گھر بیٹھ کے ملے گی تو یہ والا آرام ہمارے لیے بہتر ہے اور آج کل تو ڈسکاؤنٹ جب چل جاتا نا تو سب کو یہ رہتا ہے کہ چلو گیٹ ون ب ون ون فری مل رہا ہے چلو منگا ہی لیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے اس کو ایکسپیریئنس بھی ہو رہا ہے پھر وہ چیزیں سیکھ بھی رہا ہے
ہاں بالکل بالکل صحیح بات کہی آپ نے تو اسی کے ساتھ ساتھ مطلب کہ میری رائے میں دونوں طریقے اپنی جگہ اچھے ہیں اگر مطلب کہ ہمیں جلدی ہو یا گھر سے باہر جانا ممکن نہ ہو تو آن لائن شاپنگ مال کے کہ بہتر ہے لیکن اگر مطب مہنگی چییں خرید ہے نہ ہو یا کوالٹی دیکھ کر ضروری ہو تو آف شاپنگ زیادہ مناسب رہتی تو ہمیں شاپنگ کرتے وقت ہمیشہ ضرورت کا خیال رکھنا چاہیے صرف اس لیے سامان نہیں خریدنا چاہے کہ سیل لگی ہوئی ہے تو فضول کتی سے بچنا چاہیے اور پیسے سمجھداری سے
اور کوالٹی کا سب سے زیادہ دھیان رکھنا چاہیے کہ چیز ہم خرید رہے کوالٹی وائز س ہے حالانکہ کوانٹیٹی کم ہو اور کوالٹی اچھی ہو جو مستقبل میں کام آئے اگر آپ یہ لے رہے ہو یوز اینڈ تھرو والی چیز کی آپ نے آج منگائی اور کل وہ خراب ہو گئی تو اس میں پیسہ بھی خراب ہوا آپ کی محنت بھی ضائع ہوئی
ہاں ہاں آپ نے بہت ہی اچھی بات کی تو اسی کے ساتھ مطلب کہ آف لائن شاپنگ کرتے وقت ہمیشہ مضبوط پاس تھوڑا استعمال کرنا چاہے صرف مطلب کہ بھروسے مند ویب سائٹ اسے آرڈر کرے اور کسی انجان لنک پر مطلب کہ اپنی معلومات شیئر نہ کریں اس طرح آف لائن شاپنگ بھی حلکہ بل لینا سامان کو اچھی طرح سے دکھانا ضروری ہوتا ہے تو اسی کے سات س آ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا مجھے یہ امید ہے کہ آپ دوسروں تک بھی یہ باتیں پہنچائیں گی آپ کا اللہ حافظ اپنا خیال رکھے گا
اللہ حافظ